ہلو ہاں ہاں
ہاں بولو
ہے نا نیٹورک ہے نا آواز برابر آ رہی نا
ہاں نیٹورک ہے آ رہی آواز
اچھا تو پھر سنڈے کا کیا فنکشن کا کیا بول رہی تھی
سنڈے کا ہی وہی نیاز ہے کون کون حصہ لے رہا ہے تو میں نے بولی دیکھ وہ ادھر سے جو بگن واڑی سے ایک بھائی آتا ہے جو بھائی کی گاڑی چلاتا تھا
ھمم
اور میرے اوپر والی میں تو آفرین میرے لیے ہم لوگ سب کچھ تیر ے کو نہیں دیں گے جو بھی ہے ہم لوگ ہی کرتے فیروز
ہاں
ہم لوگ ان لوگ سے میں لیتی اور کرتی ادھر اور کیا ہر بار کا کم تھا اس بار زیادہ بول رہا ہے
اچھا
ہاں ہر بار دس گیارہ کلو کا رہتا تھا اس بار بولتا ہے پندرہ کلو کرو سولہ کلو کرو
کیوں ابھی زیادہ ہو گئے کیا
ہاں ممبر بڑھ گئے نا اور جو میں نے بولی جو بھی ڈسٹیبیوشن ہے جو بھی کرتے ہیں کو ادھر پہ کرنے والے لوگ ہیں اب وہ میرے اوپر والی ہے اس کی بھابی اور وہ سمجھو دو جن ہو گئے میں ہو گئی اور وہ میری ایک اور دوست آتی تھی نہ کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اس کو بلڈینگ میں رہتی ہے وہ ہے بھائی ہے تو تو ویسے بھی ہمیشہ جو بھی ہوتا ہے میں کو ہی دیتی
ہاں
ہر بار توہی دی ہے میں کو نہ میرے کو دی وہاں کا دیتی تھی ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہوئے گا ہم لوگ ادھر سے ہی کرتے ہیں ادھر میری ہم لوگ جو بھائی بہن ہیں اور جو میرے ادھر ہے ان لوگ مل کر کلکٹ شن کر کے کرتی ہوں کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے
ہاں نا
ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز پر ڈبل ریٹ اور برتن بھی بھاڑے سے لینے پڑیں گے تو میں نے بولی پندرہ سولہ بول رہا ہے تو میرے کو وہ اکیس کلو اکیس اکیس کلو کا دو کرنا پڑے گا
ہاں
اور کسی کو کچھ صحیح سے جاتا نہیں ہے پھر ہاں تو میں نے بولی جو بڑھالوںگی جو میرے کو دے گے ان لوگ کو میں ادھر ہیدونگی ایک ٹپ کا پورا ادھر ہی بھیج دونگی اور دوسرا ٹپ کاجو رہے گا گیارہ گیارہ کیلوکے دو میں بناؤں گی اس کو بولی نہیں گیارہ گیارہ اس کو پندرہ سولہ ہی بولی گیارہ گیارہ کیلو کے دو ٹوپ کرونگی میں اس کے اندر سب چیز ڈالنے کے بعد ایک ٹوپ بیس کیلو کا ہو جاتا ہے
ہاں ہاں
آلو ہے سویابین ہےاٹھا مسور ہے اب گیارہ کیلو چاول میں پانچ کیلو آلو ڈالے تو وہ کتنا ہو گیا سولہ ایک کیلو دال ایک کیلو سر سترہ اٹھارہ کیلو اور پھر ادرک لیسن ایسا سب ملا کے اکیس کیلو مٹیریل پڑتا ہےایک ٹوپ میں اکیس باویس کیلو کا مٹیریل پڑ جاتا ہے ٹوپ میں تو ایک تو میں نے اس کو بولی نہیں لیکن میں نے اور یاسمین نے بات کیے جب ان کو دیگا لیگا کوئی کچھ کریگا اپنے لیے تو ان لوگ کو ادھر اذو باذو والے سب مدد کرتے ساتھ میں کھڑے رہتے سب چیز میں تیاری کروانے میں تو ان لوگ کو بھی تو بچاری میں کو شرم آتی بعد میں بناکے پورا ٹوپ ایسے اٹھا کے لکے آتی میں ادھر کچھ دیتی نہیں کس کو بھی اور ادھر سے ریٹن آنے کا کوئی چانس نہیں ہے امماں کے گھر پہ ابھی تیرے بھائی جان کام پہ جائیں گے تو دو تین پاکیٹ امما کے ادھر بھیج دینگے ہاں تیرے بھائی جان کے ہاتھ سے
ہاں ہاں
ہاں نا دو تین پاکیٹ ہاں ادھر بھیج دونگی یہ تیرے گھر پہ ہے فون کرونگی آ کے لے لینا ہم لوگ سے ادھر ہے نا جو بھی ہے اور ادھر پھر معلوم ہے اتنی بھیڑ رہتی ہے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں رہتی تو ایسا تو ہے اب تو ہے اپنی چھوٹی والی بہن ہے اور ادھر پے جو رہتی وہ والی بہن ہے ادھر والوں کو میں ادھر سے ہی دے دوں گی میں ایک ٹوپ پورا بیچ کے سب کا ادھر ادھر دیکے جو بچے گا وہ بھی لے جاؤں گی بھر کے میرے گھر میں اتنا چاہیے رات ہی رات کو ہو جائے گا تو بس ہے دوسرے دن کا ٹینشن بنا کے کھا لے وہی حساب سے میں نے نہ سوچی زیادہ کروں
اچھا
وہ حساب سے سوچ رہی زیادہ ہی کروں جب کر رہےہیں تو ہے کہ نہیں اور ادھر پہ بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے بہت لوگ بڑھ گئے کر روحان کا دوست ہے اس کی فیملی بڑھ گئی ہے مت سمجھو ایک فیملی بڑھی تو
تو جو درگاہ کا ہے سب چادر کا ہے یہ وہ سب
وہ نا دف والے لوگ کا پولیس کا پرمیشن دف والے لوگ اور ڈیکوریشن وہ ٹرسٹ والے والے لوگ بولے ہم لوگ کرتے تو اس میں فیروز کا بھی نام لکھا ہے تو میں بولی فیروز سے تم مت فون ہی مت کر میں فون کروں گی بولوں گی حصہ ہے جو بھی دینا ہے تو ادھر ہی دے دے
ہاں
اور بولا آ نے بولو میں نےبولی دیکھ اس پہ پریشر نہیں ڈالنے کا
ہاں
اس پہ آنے کا پریشر ڈال بھی مت اور تو کچھ بھی بولتا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہے میں اس کو بول لوں گی ایسا ایسا ہے جو دینا ہے تو ادھر ہی دے دے اور آ سکتا ہے تو آ آ سکتا ہے تو آ نہیں تو کوئی بات
نہیں ہے نا
دور کیا پاس سے ہی نہیں آ پاتا تھا بچارا اس کو کام میں اب وہ اپنا کام دیکھنے کے لیے ادھر آفس پہ بھی نہیں آتا روحان ھی سنبھال لیتا اور آن لائن اس کا جو بھی ہے فون پہ ہی کام کر لیتا بہت کم آتا سمجھو جب سے ادھر رہنے گئے لوگ دو سے تین بار یہ سائڈ آیا ے
ہاں
آئے گا بھی تو اپنے کام سے کام کرتا اور واپس چلاجاتا گھر تک بھی نہیں جاتا ادھر رہا یہاں پہ اتنا بڑا ہوا سب کچھ ادھر سے شروعات کرا
ہاں
نہیں نہیں یہ اتنا کتنا دوڑے گا وہ
وہی تو
پہلے اس کو پریشر ڈالنے کا نہیں جو جو بھی دینا چاہتا ہے وہ دے گا نہیں بھی دے گا تو کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں
ہمم وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا ابھی کیسا کیا دینے کا اس کو
بولتا میں کرتا ہوں فون اور پھر میں مہ کرتا ہوں فون اور بھائی کو بولتا ہوں کیسے ایسا ہے جو بھی ہے میں بات کر لیتی ہوں اس سے جو بھی دے گا تیرے کو بتا دوں گی کہ ہاں اس نے یہ دیا
ہاں
ہے کے نہیں
وہی تو
اور وہ جو ہے ادھر کا ہاں دیکھے گے پھر آگے کیا کر تے ہے
وئی تو
ہاں تو اس کا کیا حساب آخر اس کا باقی تھا کیا اس کے فون پہ لگ گیا
ہاں لگتا ہے کیا معلوم باقیوں کے سب کا نیٹ ورک کا
ہاں
کیا کہاں ہے بچے لوگ کی آواز پکار ہی نہیں ہے
ہے نا چاروں ہے گھر میں باجی ہے سو رہے ہے اٹھائے نہیں تو بولتے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہی ہے ابھی آیا ہے ہیرو میرا بول تو کتنا سوتے یار ابو کتنا سوتے
ہاں ہاں
یہ کیسا پیسے لے کے بھاگ رہے تم لوگوں کو پتہ ہے
کو کیا بولتے جس کو آ گیا تو بھی ڈائل ہو گے جس کو آئے نہیں اس کے پھوٹے کرم ایسی کچھ تو بھی ڈائلگ نانی بولتے تھے زیادہ سونے والے حد تک ہی کامیاب ہوتے ہیں
ارے اٹھ کے ابھی دکان پہ جاے گی ایک دو گھنٹہ سمجھو نو بجے تک اب ساڑھے چھ ہو گیا ہے اٹھ گئے تو دو گھنٹہ تھا اٹھے
بہت نیند ہے ارے صوفیا کے ابا بھی وہ یہ بھی ایسی سوتے ہیں
اچ
کل ہمارے چھوٹے والے بہنوئی صاحب ہیں نا سا جو سوا چھ بجے سوئے ہیں اور ہم لوگ نے ہلا ہلا کہ تو نو ساڑے نو کون
کہاں گھوم رہا ہو ں یہی پہ تھا باہر تھا اب بھی میں باہر گئی تو میکو یہ دکھا نہیں ارے اپنا بھتیجا فون کیا بولتا ہے پھوپو میری سب بہن لوگ کو لے کے آ جاؤ میں بولی کیوں دھونے کے لیے ان لوگ کو تیرے ہاتھ میں کھجلی پڑ رہی کیا ارے نہیں وہ سامنے والا لڑکا ہے نا میرے کومارا ہے میری سب بہن لوگ کو لےگئے اور سب لوگ جاؤ اس کو دھوؤں گا اچھا میں بولی چل ہم لوگ تو نہیں آ سکتے بھائی کو بھیج دیتی ہوں ہاں میرے بھائی کو بیچ ڈالو کدھر ہے میرے بھائی سے بات کراؤ بات کر لے بھائی بھائی سے ویڈیو کال کرا کہیں باہر لے کے بولتا ہے پھوپو آج تم میرے بھائی کو بھیج دو آج میرا لفڑا ہے سالے کو میں بہت مارنے والا ہوں مامی کے فون کری میں نے بات کرنے کے لیے
ہاں
کپڑا کے پوچھ مت زبردست سالا لف کپڑا ہوا ہے وہ لڑکا سامنے والا آیا تھا تو مارتا ہی آخر وہ آدمی کو بچہ وہ تھا بےکار بچہ
اچھا
جب بولتا ہے میرے بھائی کو بلا دے اور میرے کو بہت غصہ آ رہا ہے میں نا پورا غصے میں لال ہو گیا ہوں بولتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں ویڈیو کال پہ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دی ارا دیکھو میری آنکھیں غصے میں کیسی ہو گئی ہے دیکھو میرا منہ منہ بولتا ہے میرا منہ دیکھ ہاں میرا منہ کتنا لال ہو گیا ہے بس آپ میں کو دیکھ ہو بس جلدی سے بھیج دو میرے بھائی کو
کیا کیا چل رہی ہے کس کا بھرت ملا ہوا ہے
ابھی میں اس کے ابا کو پوچھکے کیا بولتے ہیں دیکھتے ہیں پھر نی تاریخ ہے انیس
تو آپ نے ماری نہیں سنڈے اگل سنڈے نا سب کو فرائیڈے کو فائنل کر دینا جو بھی ہے جس کا بھی ہے
اچھا
پھر ہم لوگ سب کلیکشن کر کے اسی کا سامان لاتے ہے اچھا پ بھائی کون مارا تے کو نام بتا رہا فرائیڈے سن دیکھو سب لا کے رکھ کے مسالے وسالے رات کو یہ سب رے ڈی کر کے رکھ دیتے اور دود توصبح تو لیٹ ہی اٹھتی
لائٹ بل دو مہینے مینٹنیس بنے گا
پانچ ہزار لو چ
وہ حساب سے اب اس کے باپ کا کیا ہے یہ مسئلہ اس کے دیکھنا پڑے گا